ہلو
ہلو
السلام علیکم بھائی جان
وعلیکم السلام کیسے ہو آپ
جی بس ٹھیک ہے آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہیے
سب سب ٹھیک ہے بھائی آپ اچھے سے ہو
جی سب اچھا کھانا کھا لیا
کھانا نہیں کھایا ابھی کھائیں گے تھوڑی دیر میں
اور بتائیے کیا کر رہے ہیں
بس بڑھیا آپ بولو آج کس ٹاپک پہ ہم بات کر سکتے ہیں
تبت تس بار کرروا
ہاں بتاؤ آپ آپ ایکچولی کہاں تھا
کیا
آپ کہاں سے ہو
اس میں ایسے ایسے نہیں پوچھتے ہیں اس میں
ایسا نہیں ٹوٹ سکتے
نہیں
ٹھیک ہے میں نیا ہی ہوں مجھے نہیں بتایا
موسم کے بارے میں بات کریں ج ناب
ٹھیک ہے بھائی ہم نےچھر کے بعد میں بات کرتے ہیں
اور بتائیے آپ کے یہاں پ موسم کیسا
ہمارے یہاں پہ موسم بہت اچھا ہے ہم ٹھنڈ والے علاقے سے یہ کرتے ہیں بلونگ کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں یہاں پہ زیادہ درد نہیں ہے
اپ راڈ کوو کرے یہ
کیا ہو
آپ کی آواز ڈبل سی آ رہی ہے گونج رہی ہے آپ کہیں
ہاں ہاں تھ تھوڑا سا ب س رہے آپ ختم بولو آب آپ میں نے بولا کہ ہمارے یہاں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے
آواز ہے نہیں آواز ہے نہیں رے وار ا
باہر باہار آگیا آ گیا
ا ہمارے یہاں پہ تو بہت ہی گرمی ہو رہتی ہے کچھ پوچو مرد اتنی گرمی ہے کہ آج کا ٹیمپریچر کچھ سینتالیس جی بتا رہا ہے اور دھوپ کی اتنی تبیس ہو رکھی ہے کہ گ نکلنے میں بھی دقت آ رہی ہے بھائی آپ
رے بھائی آپ کو پت ہے آپ کے یہاں اتنی گرمی کیوں ہوتی ہے
جی اور
آپ کے یہاں گلو آپ کے یہاں گلوبل وارمنگ بہت ہے آپ کے یہاں ای چیز
ٹم اتنی گرمی ہے کہ کولر چل رہا ہے تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس میں موٹر تو ہے ہی نہیں پانی دینے والی کولر بھی گرم ہوا دے رہا ہے اتنی گرمی ہے جناب
وہی میں بھی بول رہا ہوں آپ کے یہاں نیچر کی کمی ہے آپ کے یہاں پیڑوںگ اس لیے آپ کی یہاں بہت گرم ہوتی ہیں
جی جناب یہ تو آپ نے صحی بولا ہمارے یہاں پہ سنو جی جناب آپ نے یہ تو صحیح بولا ہمارے یہاں پہ پیڑ پودے تو بہت ہی کم ہے ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو چند پیسوں کے لیے پی پودوں کو کاٹ رہے انہوں نے یہ بجنس بنا لیا ہے پیڑ پودوں کو کاٹ رہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ مانو جیون میں پیڑ پودے کو کتنی اہمیت ہے اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سمجھایا جائے اگر مانج گاائے تو ٹھیک نہیں تو ایسے لوگوں پر کچھ قاننی ہے کاروائی کی جائے جس سے پیڑ صحیح سلامت بنے رہے آجنا
ہاں جی بھائی میں نے بولا کہ کہاں قانونی قانونی کاروائی تو کر سکتے تھے لیکن کیا کرے قانون ہی جب نہیں کرتا قانون ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ سب ہو رہا ہے
جی جی آپ نے بالکل سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود حکومت بھی جنگلوں کو
ج
نشٹ کروانے میں لگی ہوئی ہے کیونکہ حکومت جنگلوں کو نشٹ کروا رہی ہے پیڑ پودوں کو کٹوا رہی ہے ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیڑ پودے ہمارے جیون میں بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں اور مگر وہ ان لوگوں کو تو جنگل نشٹ کروانانی ہے انہیں تو جگہ خالی کروانی ہے جس سے وہ وہاں پہ فیکٹری ہے قانونی کیالے اتیاد بنا سکے ہمیں یہ نہیں بتایا ہے کہ اگر ہم اس طرح ہی پیڑ پودے کا رہی تو جو آ آنے والی جنریشن ہے وہ تو اکڑے میں چلی گئی آج اتن آپ نے دیکھا ہوگا کہ
لوگ بہت سیلفش لوگ ہیں یہ بس اپنا ہی سوچتے ہیں آگے والی جنریشن کا تو یہ سوچتے ہی نہیں
جی جی آئے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودے آج کے سمے میں اتنے کم ہو گئے ہیں کہ کچھ پوچے مچ پہلے پی آج سے بیس سال پہڑے پہلے اتنے پیڑ پودے تھے کہ جو ہمارے بزرگ لوگ تھے پیڑ پودوں کے نیچے ہی بیٹھا کرتے تھے وہیں پیڑ پودوں کی چھایا میں آرام فرمایا کرتے تھے اور وہیں بیٹا کرتے تھے اور گپے سپے لڑایا کرتے تھے آئے دن پیڑ بہت ہی کم ہو گئے تو اب اس ٹائم کے لوگ آ پیڑ پودوں کے نیچے بچے جا نہیں پاتے ہیں نہ بیٹھ پاتے ہیں نہ بات چیت کر پاتے ہیں اور وہ تو اپنے کولر پنکھوں میں ہی پڑے ہیں گرمی کے کارن کہیں جا بھی نہیں پاتے ہیں پہلے آپ نے یہ بھی دیکھا ہو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پیڑ پودوں پر چرند پرندوں کے آواز ہوا کرتے تھے اگر ہم پیڑ پودے کاٹیں گ تو ان کے آواز بھی ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور کچھ چرندے پرندے بھی گائب ہوتے چلے گا رہے ہیں آپ نے دیکا ہوا کہ چڑیا کوا
پرندے زیادہ اس وجہ سے غائب ہوتے ہیں کیونکہ ان کی ریڈیشن یہ جو س خون جاگے نا ریڈیشن کی وجہ سے وہ کم ہو گئے زیادہ وہ ریڈیشن کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں موبائل ٹاورس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں وہ
جی جناب کچھ تو یہ جب سے یہ فائیو جی فور جی نیٹورک آیا ہے اس سے بھی چیلنج پڑندوں کی بہت تھوڑی یہ کچھ پیڑ پودے نشٹ ہو رہے ہیں تو ان کا آواز بھی ختم ہو رہا ہے ان کے گھونسلے ہوتے پیڑ پودوں پر وہ بھی نشٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو رہنے میں بھی د دقت ہوتی ہے اس لیے دھیرے دھیرے وہ ختم ہی ہوتے چل جا رہے ہیں
بہت بہت بہت جی جنریشن ختم ہونے والی ہے اب ختم ہونے کی کگار پہ ہے بہت سی جنریشن
نہ تو ہی میرا کہنا تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو امی جان ابو جان بھائی جان سب کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ در لگا یہ ایک میرا
میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ لگانا چاہیے ایک ہمارے گام میں ایک ہے میے چ بچا جان کا لڑکا وہ اتنے پیڑ لگاتا ہے کہ کچھ پچ اور انہیں اسی پیڑوں سے اتنا لگاؤ ہے آج تک اس نے کم سے کم آج تک کم سے کم اس نے پچاس سو پیڑ لگا دی ہوں گی اور وہ پیڑوں کی اتنی دیکھ ریکھ کرتا ہے وہ پیڑوں کا تو بہت ہی بڑا فین ہے اس میں نے اس سے
جی جان میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اتنے پیڑ اتنے لگاتے تو اس نے مجھے کیا جواب دیا پتا ہے کہ جو اگر ہم پیڑ پودے کریں گے تو ہمیں آکسیجن کہاں سے پراپت ہوگی اور اس نے یہ بھی بولا کہ ہم جو پیڑ لگے رہے ہیں کہ دس پانچ سال میں بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے نیچے ہم چھایا سپت کرتی ہے اور شھ آکسیجن بھی ہمیں ملتی ہے اور وہ تو ان پیڑ پودوں جیسے کوئی آم کا پیڑ ہے کوئی امرود کا پیڑ ہے تو ان سے پھل بھی پراپت کرتا ہے شھ پھل کھاتا ہے اور شھ فل بیچتا بھی ہے جس سے لوگ وہاں کھاتے ہیں تو ان کا شریر میں لپ گائ بھی ہوتاائے مگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کچھ لوگ ایسے ہیں کی آیجن آپ نے دیکھا ہوا کہ ہم جو پل بازاروں کبھی جنے گیاچ پپیتا خربوش خربوش اتیاد تو ای میں کچھ لگ آا گئے جو انجیکشن لگات دی تھے ایک کلو کے پھل کو پانچ کلو کا بناتے تھے چند پیسوں کے لیے انہیں یہ نہیں پتا ہے ایسے پلوں کو بچے بزرگ کھائیں گے تو ون سسٹم پاچن کریا خراب ہو جائے گی پر کچھ مانتے ہی نہیں ہے میں تو اپنے پیسوں سے مطلب ووپار کرانا جی جی صحیح فرم ہے
یہ جو دنیا ہے نہ بد مطلب یہ یہ آپ خود رض ہو گئی ہے آج کل بھائی بہن کا نہیں سوچ رہ ہے ماں مطلب آج کل بھائی بہن کا نہیں سوچ آج کل آپ نے دیکھا ہوگ کتنے سوشل میڈیا پہ کس سے آئے ہیں کہ آپ ٹی وی نے اپنے پتی کو مار دیا کتنی قصے آئےئے آج تک
ماشاء اللہ یہ تو آپ نے صحیح بولا آج کے سمے میں یہ دنیا خود گر جو ہوتی چلی جا رہی ہے آپ نے آئے دن یہ کا موبائ بائی بہن بائی بہن کو مارف دیجیے د ہم اپنے شہر کو مار دیجے پتا نہیں کیا ہوگا ایسے لوگ وہ ہیں جو آپ میرا ماننا تو یہ ہے کہ جو سوشل مڈیا چل رہا ہے وہ بھی خراب ہے جووںک کچھ لوگ آپ تو اس پہ اپنا ٹم ٹم نکاال
ان ہو گیا
سوشل میڈیا سے ہمیں بہت ہی نقصان ہوئے ہیں آپ نے دیکھا تک کچھ لوگ جیسا س سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں پھر وہ ویسا ہی اپنی زندگی میں کرتے ہیں اور میرا م سوشل میڈیا ہمارے لیے اچھا بھی ہے اور گر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو لوگ اچے دور ہوتے ہیں کئی دوسری کنٹریوں میں ہوتے ہیں دوسری دیوں میں ہوتے سوشل میڈیا میں
سوشل میڈیا اچھے سوشل میڈیا کے زیادہ نقصان ہی ہے فائدوں سے لوگ اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا بہت اچھا تھا لوگوں نے اس کو بہت غلط استعمال کیا ہے اس لیے یہ پرابلم ہو ہے
ہاں جی آپ نے یہ بھی بالکل صحیح بولا کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا پر گندے گندے ویڈیوز پوسٹ ریلس ڈارک انفیکٹ ان کو بچے اگر آج دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بچے بھی سوشل میڈیا پہ ایکٹو رہتے ہیں تو فیکٹ ایسی چیزوں کو دیکھتے ہو تو ان پہ یہ غلط پربؤ پڑتا ہے پھر کہ اسی باناؤں کے کارن وہ جو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے لگ جاتے ہیں جس سے جنریشن خم جے میں چلی ج رہی میرا ماننا توئی یہ کہ تو سوشل میڈیا پہ لط ویڈیو گغلط پسٹ ڈالتے ہیں ایسے لوگوں کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اس سوشل میڈیا کو بند د کیاائے اگر سوشل میڈیا سے ہمیں فائدے بھی ہیں اگر کوئی ہم اپنے سماج کے لیے کچھ بات چیت رکھتے ہیں تو سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم اپنے سماج تک اس بات کو پہنچا سکتے ہیں جیسے ہم س
اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو ہماری چیز ہوھ جاتے ہیں جیسے کوئی ہمارا لڑکا ہو گیا یا ہماری بائیک ہوگئی تو ہم سوشل میڈیا پ ڈال دی تو جس کسی کو یہ ویکتی دکھائی دے تو ہم سے سمپرک کرے تو کئی لوگ بات بھی مل جاتے سوشل میڈیا کے ماددھیم سے یہ فائدے بھی ہے ہمیں اور س ل میڈیا سے ہم اپنا یہ کہ ہم اپنا بزنس چلا سکتے ہیں ووپار بھی کر سکتے ہیں ہر دن آپ نے دیکھا ہوا کہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے ہم پڑھنے پڑھ بھی سکتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس روز کچھ لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں ادھر جانے کے لیے کمرہہ لینے کے لیے رہنے کے لیے تو وہ گھر سے ہی کوئی چھوٹا اینڈرائڈ ف لےے ک سے بھی سوشل میڈیاار پڑھ سکتے ہیں کچھ جی جناب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اٹھا رہے ہیں وہ ویڈیو دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں جی
جی بھائی جی بھائی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا آپ اچھے اور نائس پرسن ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی خدا حافظ خدا حافظ
ٹھیک ہے بھائی آپ کال کٹ کر سکتے ہو